ہیلو
ہاں
بع لب سلام بھائی جان بعالک من چلح ب ہجا
جانوری بار اکیس م سا
کیارائے بھائی جان سب ٹھیک ہے ہیلو بھائی جان بول کیوں رہے ہیں آپ ہیلو بھ جان ہیلو بھ جان
ہلو ہلو
ہیلو بائی جان بول ت نہیں رہی آوج نہیں ہ آاری
ہلو
ہیلو سب ٹھیک ہے بھائی چان ارے بھائی جان
ب آواز آ رہی ہے
آواز آ رہی بول رہے ہو آپ
ہاں جی
ماںسا اللہ بول کیوں نہیں رے باب
ہم ایک موض ب کیا اس کے خیالات ہیں سوشل میڈیا کے متعلق
سوس سوشل میڈیا کےر انڈیا ایک ہے ج ب کوئی بھی نیتا ہو کوئی بھی ہو اس کو مطلب دوست کر سکتی ہے میڈیا سوشل میڈیا
بالکل
سوشل میڈیا میںسے آپ کو کوئی کیس پڑھتا ہے کھوکھو جس کے اوپر آپ یہ سوشل میڈیا پرے آ رہے ہیں کوئی غلط کیس ہے مٹا رہے آپ کو بھی تو سوشل میڈیا والے آ گئے تو یہ سب ج لینا کہ پولیس تو کچھ نہیں کر سکتی سوسل میڈیا والے اس کو کتنے کہ آگے پہنچا دیتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ آگے
بالکل بالکل اس کو انصاف ملیں
ہاں انساب ملے اس لیے تو
بالکل
انصاف تو ملنا چاہیے کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ تو آپ کو ان سھ نہیں ملے گا تو آپ کو کیسا فیل ہوگا
وہ تو بالکل بہت برا فیل ہوگا
ہاں آپ کے ساتھ ایسے آپ کے ساتھ کوئی غلط مطلب کام ہو جائے پھر آپ کے ساتھ انیا ہو مطلب نیائے نہیں ملے آپ کو تو آپ کو یہی لگے گا کہ تو میں ختم ہو جاؤں کہ اسے ختم کر دوں مطلب آپ من میں فیلنگ آئے گی یہ پر کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا وہ سرکار ہے پولیس ہے سوشل میڈیا کئی ہیں آپ ہاں بھائی جان آپ فرمائیے
میں آپ کی رائے سے بالکل سہمت ہوں لیکن میرا نا یہ بھی کہنا ہے کہ کہ سوشل میڈیا نے اس جو ہماری یہ جنریشن ہے جس کو آج کل بولتے ہیں جنزیا جین الفا
ہاں بائی جا
اس نا اس کو بگاڑا بھی ہے لیکن انسان بہت کچھ خیالی پلاؤ کھانے لگائے ہیں خیالی خیالی ان خیالات میں ہوتا ہے پت نہیں کہاں کہاں ہو جاتا ہے سوشل میڈیا میں دوسروں کی وہ جوٹی لائف دیک کے وہ شو آپ دیکھ کے سوچتا ہے کہ مے میرے پاس یہی سب کیوں نہیں ہے تو وہ غلط کاموں میں لگ جاتا ہے وہ وہ ایسے ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے کہ جہاں سے وہ بولتا ہے کہ میں مجھے ج جلدی سے جلدی پیسے آنے چاہیے
کیسح ہیح کروائے بھائی جانا سنو کوئی ہمارا میں ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ہو کوئی اس کا پکلا ہو کوئی اس کا گھر نہیں ہو پرروان
اس کے ساتھ کوئی غلط کام ہوتا ہے تو سوشل میڈیا ایسی چیزیں کہ اس کو ند دل پائے گی بھلے سب اس کا کوئی نہیں ہو سوشل میڈیا ایب پوولس اس لیے ہی تو نہیںگی ہے
ہوں ہوں ہوں
آپ کے لیے مطلب آپ کا نیا نیا انیا نہیں ہونے دیں گے آپ کے ساتھ آپ ہی سوشل میڈیا کے خلاف جائیں گے تو آپ کے ساتھ تو انیا ہونا ہی ہونا ہے ناے نہیں مل سکتا
ہوں ہوں ہ ہوں
آپ کو مطلب یہ کہتے ہیس کوئی بھی نوکری ہو اس کے آپ کے آپ جاتے ہو
ہوں ہوں
پل آپ جاؤ گے تو وہ کسی دن آپ فھسو گے تو اس میں آپ خلاف جاؤ گے کچھ بھولے گا
بلکل صحیح بات کہی آپ نے اور سوشل میڈیا سے انسان آج کل دنیا میں ہمارے بھائی بہن یا رشتتے دار دور جاتے ہیں کام کے لیے پڑھائی کے لیے یا کسی بزنس کے ریلیٹڈ کام کے لیے جاتے ہیں ان سے ہم کنیکٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں
ہا بھائی جان
نظر رکھ سکتے ہیں ہمارے بھائی جاتے ہیں ہوسٹل میں ہوتے ہیں یا کئی پے روم پے ہوتے ہیں پڑھائی کے لیے ان پہ ہم ان کو ہم کبھی بھی ویڈیو کال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کبھی کہیں کسی غلط کام میں تو نہیں لگے ہیں تو فائدے تو ہے بالکل اس کے تو فائدے تو بد اب مجھے مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اپنے تک ہے کہ کیسے استعمال کرے
وہ تو آپ کسی مطلب آپ کسی چیز سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اس چیز کو کرو گے کیوں آپ انکار کر دو گے منع کر دوں گے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا مجھے فائد ہی نہیں ہے اس کام سے
صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہاں اور آپ کب سے سوشل میڈیا پہ ہیں اور اب آپ اب مجھے آپ مجھے بولے کہ آپ کو کیا سب سے اچھی چیز اچھی بات لگی
بت ب رہ وہ تو ہے ہی بھائی جان سب سے اچھی یہ ہے کہ نیا نہیں ہونے دیتے نیاے ملتا ہے
اچھا اچھا سب سے بری بات کیا لگی آپ کو
اور اور روپیہ س سن ن وہ تو ہے بھائی جان اور آپ فرماے
میں بھول رہا ہوں سب سے بری بات کیا لگی آپ کو اس میں
اس میں سب سے بری بات یہی ہے کہ
کیا
ہ یہ بری بات ہے کہ آپ مطلب میڈیا والوں کو کوئی خرید لیتا ہے آپ کا مطلب خدا حافظ بھائی جان
ہیلو
ہیلو
ہاں جی
اور فرمائیے آپ
مجھے اچھا مجھے اپ بولیے کہ آپ نہیں کبھی یہ سوچتے کہ دیکھو ہم سوشل میڈیا اسکرال کرتے رہتے ہیں انسٹاگرام یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں یا یوٹیوب یوز کرتے ہیں جو ہم دیکھنے والے ہیں اسکرال کرتے ہیں تو ہمیں نہیں کچھ کچھ ملنا چاہیے اس سے کچھ فائدہ ہونا چاہیے اسے مطلب کچھ ارننگ نہیں ہونی چاہیے اسے
کچھ بھی کر رہی ہووں انسٹاگرام فیس بک وغیرہ چلا رہی ہو آپ کو مطلب آتا ہے کہ آپ کے ویوج ہوتے ہیں ووز زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا
نہیں میں ویسا بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھنے والے ہم تو ایسے کنٹینٹ کریٹر کی میں بات نہیں کر رہا میں بس بول رہا ہوں جو نارمل ویورس ہیں
وہ تو ہے فائدہ تو ہونا چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم کو بھی فائدہ ہونا چاہیے وہ
دیکھو ہم ایک بالکل بالکل ان کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے ایک ایسا کچھ رول بننا چاہیے کہ
وہ تو ہے بھائی
فری انٹرنیٹ دے دو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو ملنا چاہیے بینیفٹ
ہاں ہاں
اچھا اور آپ فرمائیے بھائی
وہ فرما کیا بھائی جان آپ نا مطلب آپ کا فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو کچھ چیز سے
سارے آگے بڑھے ہے کہ نہیں
ہاں وہ تو ہے پر مطلب ان کو ہی پیسہ تو ملتا ہے وہ اسٹوریز ڈال رہے ہیں ریل ڈال رہے ہیں ان کو بھی پیسہ ملے گا ہم کو تو ملے گا نہیں
وہی تو میں بول رہا ہوں یہ تو بدلنا چاہیے ہمیں بھی تھوڑا ملنا چاہیے
مطلب ان کو پچاس پرسینٹ مل رہ ہے ہم کو پچیس پرسینٹ دیجیے
نہیں اگر ان کو اگر دیکھیے اگر سو پرسینٹ اگر سو روپیہ ملتا ہے ایک ریل کا مثال کے طور پر تو ان کو ستھر ان کو ستھر ملے ہم کو تیس دے دو
ہاں تیس تیس ہم کو دے دو ستھر ان کو دے دو
ہاں
مطلب پرسینٹیج میں تو سو پرسینٹ میں ہم کو تیس پرسینٹ دے دو
بالکل بالکل
وہ ستھر پرسینٹ ان کو دو پر یہ ہو نہیں سکتا ہے بھائی جان ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ا تو سوشل میڈیا ہی کر سکتی ہے کچھ کرے گی
صحیح بات ہے صحی بات ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے
ہاں ہاں بھائی جان ہمارے ہاتھ میں کھ نہیں بھائی جان وہ تو وہی کرے سوشل میڈیا ہی کرے گی سب کچھ
بالکل ب شک
خدا آپس بھائی جان آپ سے بات کرنے کو ہم سے بہت خوشی ہوئی
بالکل مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اللہ حافظ اللہ حافظ
خدا حافظ خداف چوکری ہے بھائی جان تواچارے